ہلو ہاں اچھے سے آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ سنائیں آپ کی گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بس شکر اللہکہ سارے ٹھیک
اور کیا کر رہے ہو
بیٹٹھی ت
اچھا اب تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی بور ہو گئے
ہاں بہت زیادہ
ہوں
اور آپ آج سےب کچھ کرتے ہو
نہیں کیا کروں گی
تو ت ب گھر میں ہی ہوتی ہو کیا
ہاں اور کیا ابھی تو بس میں کام ہی کر رہی تھی گھر کا
اچھا اچھا ٹھیک چلو وہ بھی ٹھیک ہی ہیں تو رات کے کام ہی کہاں ختم ہوتے
ہی کہاں ہوتے لیکن اب تو میں سوچ رہی تھی یہ کام بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن اب میں کہیں جانے کا پلان کروں گی
اچھا کہاں جائیں گے کہاں جانا ہے تمہیں
کہیں بھی جانے کا پلان بنا رہی تھی میں
چلو پھر مجھے بھی بولنا میں بھی آؤں گی
تو آپ ہی کرو نا پھر پلان کون سی جگہ اچھی ہے
ہ ولر لائگ گئی ہوذا
کدھر
بولو لے گئی ہو کبھی
نہیں نہیں میں نہیں گئی
وہیں جائیں گے پھر
وہ کہاں ہے
وہ یہی گاندربل سائڈ سے ہے
تو ٹھیک ہے نا وہی جاتے ہیں
وہاں پہ واٹر فال ہے نا
کیا کیا ہے اد
وہاں پہ واٹر فال ہے وہاں پہ بہت ساریے چیز وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیا مشہور ہے وہاں پہ بولوں نے کے ہر دن نکلتے ہیں نا وہاں سے گیٹ کے پاس ہوتا ہے یہ بریانی والا اس کو اتنی بھیڑ ہوتی ہے سب وہی کرتے ہیں وہیں پہ کھاتے ہیں
اچھا
ہاں
پھر ٹھیک ہے نا کریں گے پلان وہاں جانے کا
ہاں وہاں سے بریانی وغیرہ کھائیں گے پھر
ہاں چلو اچھا
اییسی بریانی کہیں نہیں ہوتی ہے
ویسے تو یہاں بہت ساری جگہیں ہیں گھومنے کے لیے
ہاں
لیکن ابھی میں وہاں نہیں گئی ہوں تو وہیں جائیں گی
ہاں ہاں ٹھیک ہے
چلو اچھی بات ہے اور کس میں جائیں گے
ہم کریں گے گاڑی دو کا کہاں جا سکتے ابھی تو ہے نا ٹھنڈ
تو گاڑی کریں گے گاڑی اتنی بڑی ہوگی کون کون جائے گا پھر اس میں
ہم آپ بھی اگر فرینڈس کو بولوں گی میں بھی فرینڈس کو بولوں گی ایک ساتھ چاہئیں گے سارے مل کے
چلو وہ بھی اچھی بات ہے پھر
ہاں کیونکہ مزہ آئے گا نا بہت ساروں کو اکیلے تھوڑی مزہ آئے گا ہمیں
نہیں کہاں اکیلے کون سا مزہ آئے گا
ہوں ایک ساتھ جائیں گے ایک ساتھ آئیں گے اگر رات کو بھی پھر پلان ہوا تو آپ کو چھوڑیں گے گھر والے رات کو
ہاں ہاں کوئی پروبلم نہیں ہے پھر تو جاتے
پھر رات کو بیٹھیں گے
تو وہاں ہے رہنے کی جگہ
ہوٹل ہوتے ہیں نا وہیں سے دور جائیں گے بھی جہاں پہ ہوٹل ہوگا
ویسے کتنا ہے یہ یہاں سے کتنا دور پڑے گا ہمیں
ففٹی سکسٹی کلو میٹرس
بس
بس
تو چلے نا ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں پروگرام جانے کا اور آپ کیا کورے مبس ساتھ لاوگی
ہاں ہاں اگر رات کو بیٹھے پھر آپ کو ضرورت ہے نا اور وہاں پہ ہے نا واٹر فال اس سے ضرور گیلے ہوتے ہیں
ہاں وہاں تو پانی کے ساتھ کرتے ہیں
ہاں اور ابھی گرمی بھی ہے ابھی پانی کے ساتھ مزہ آئے گا
گرمی ہے یا ٹھنڈ ہے
ہے نا گرمی ہے نا
اپ نے جو ابھی بولے ٹھنڈ ہے
ارے نہیں پاگل کیا ہو میں نے بولا گرمی گرمی
اچھا ھمکوں تو مزہ آئے گا گرمی میں
ہاں ہاں تھند کہا ہے
مجھے لگتا وہاں پے ٹھنڈ ہے
وہاں
ہاں
ہاں وہاں ہے نا وہاں تو ٹھنڈ ہے پانی واٹر فال ہے نا وہاں تو ٹھنڈ ہے لیکن اگر ہم وہاں گئے رات کسی جگہ وہاں پہ ہوتی ہے نا گرمی پھر اور ضرورت بھی ہوتا ہے کپڑے
ہوں ہوں چلو ٹھیک ہے پھر جائیں گے کل اچھا مجھے بولو یہ کیا کیا ہم کچھ کھانے پینے کا سھ
ہاں ہاں ہم گھر سے ہی لیں گے کچھ وہاں سے وہاں پہ ہم کھائیں گے ب کے باہر یہ بریانی
ہوں ہ
کی تو ہم گھر سے ہی لیں گے
پتا ہے وہاں مہنگا بھی ہوتا ہے اور اچھا اچھا بھی نہیں ہوتا
نہیں نہیں وہاں نہیں ہوتا ہے مہنگا جہاں بریانی ہوتی ہے نا وہ ہنڈریڈ میں دیتا ہے پلیٹ دو پلیٹ دیتا ہے ہنڈریڈ میں
تو وہ تو ٹھیک ہے جب ہنڈریڈ میں دو پلیٹ ملیں گے
ہاں اے تو آتا ہے ففٹی میں ایک پلیٹ ہے
وہ تو اچھا ہے پھر کون سا مہنگا ہوا وہ
ہاں
تو تو
پھر تو وہ تو وہاں پہ سستا ہے لیکن اب نہیں مجھے پتا ہے وہ صاف ہوتا ہے یا گندا
اب جو بول رہی ہے ہو وہ اچھا ہے تو دیک
ارے میں پولیو کھانے سے اچھا ہے اب کہاں پتہ ہے آگے کیسا ہے
چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دیکھیں گے آپ ٹرائی کریں گے آپ کون سا ہم سب کچھ صاف ہی کھاتے ہیں
ہاں یرا کہ آج کے زمانے میں سارا تو ایسا ہی ہے
میں نے کہا یہ جو جنگ کھوڑا ہے کیا پتا یہ کیسے بنتا ہے
ہاں ورنہ کیا کمپنی پہ بنتا ہے لیکن پتا نہیں کیا حال ہوتا ہوگا اس کا
نہیں تو
آج کے زمانے میں صاف کچھ نہیں ہے پکنک جگہوں پہ جب جاتے ہیں نا تب نہیں رہتا ہے یا صاف کے ہے گندا کے ہے ورنہ اگر آپ دیکھو گے جب ہم پکنک جاتے ہیں وہاں پہ جاتا تو گول گپے ہی ہوتے ہیں جو بول رہے ہیں سب سے ہائجینک ہوتے ہیں
مجھے اتنا موڈ آیا ہے نا گول گپے کھانے کا
میں نے تو آج دن میں اتنی کھائی لیکن آپ کو پت ہے مجھے مجھے ابھی گلے میں بہت درد ہے
وہ تو پھر اسی سے ہوا ہوگا
ہاں ورنہ کیا
اس سے تو ہوتا ہے وہ بھی مت ہوتے ہے ایسا
نہ نہ
اس سے ہوتا ہے
ہوں
اچھا چلو پھر بولو مجھے آپ کیا کیسے کپڑے لائیں گے اس سال کون سے کپڑے مطلب کیسے ہونے چاہیے
ہم گرم کپڑے بھی لیں گے اور سرد کپڑے بھی لیں گے پھر وہاں پہ دیکھیں گے وہاں کے حساب سے کیا کیا کیسا ہوگا پھر ویسے ہی لگائیں گے کیونکہ وہاں پہ مزہ آئے گا ہمیں
پتہ ہے قسم سے گھر سے ہی نہیں نکل پاتے میں نے آج دن میں بھی کیا ڈیسائڈ کہ میں جاؤں گی کہیں باہر تک کچھ لاؤں گی
پھر گئی کیا
جب تک میں مشورہ کر رہی تھی پھر میں گئی نہیں کہاں گئی
کیوں نہیں گئی
پھر مجھے کام تھا مجھے کھانا بھی بنانا تھا اور روٹی بھی بنانی تھی
پہلے تو پہلے جانا تھا کوئی دن ہوتا ہے یہ
اور کیا دیکھوں گی کل جاؤں گی
ٹھیک میں سوچ رہی تھی آج میں نا جامع مسجد جاؤں گی وہاں پہ آپ کو پتاہ ہے ا بھیا کتنے اچھے ہوتے ہیں وہاں کے
اور کیا میں بھی سوچ رہی تھی میں ایک ابیا لاؤں گی
ہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہےسر یہ نا وہ آسان ہوتا ہے لگانا نکالنا
ہاں اور کیا میں نے لایا پچھلی عید پہ ایک کا بیا لیکن مجھے جیسے وہ لمبا لگتا ہے
تو آپ کو نیچے سے اس کو چارٹ کرنا تھا تھوڑا کم کرنی تھی اس
میں نے وہاں پہ لاگایا نا لیکن تب موڈی کپڑے پہن کے تھے نا مجھے یہ سویٹر بھی پہن کے تھی کنے کے نام چیزیں میں پہنتی ہوں نا ایسے ہی خالی کپڑوں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مج سے لمبا ہو رہا ہے
تو آپ کو نا یہ کام کرنے تھے آپ کو اس کو نیچے سے نا ٹیلر ویلر ہے نا وہاں سے وہ تو دیدی اچھی کرتی ہے کپڑے تیار
ہاںاں میں دیکھوں گی میں وہی سوچ رہی تھی میں کروں گی اس کو شاٹ
ہاں اسی کے پاس شارٹ کراؤ پھر لگے گا گھر میں وہ گرم ہے یا سرد ہے
نہیں وہ سرد ہے
تو پھر آسانی ہوگی نا ابھی تو سمر میں ابھی اتنی گرمی ہے
ہاں ہاں وہی کروں گی
ہاں ابھی تو آسانی ہوگی
ہ ہ میں بھی سوچ رہی تھی
اور میں سوچ رہی تھی میں لاؤں گی لیکن میں لاؤں گی آپ نے دیکھا وہ کافتان آج کتنے اچھے نکلے ہیں
ہاں وہ آنا خ بیگی کفت
ہاں وہی
سندر
لیکن آپ کو بت ہے وہ مہنگی بھی ہے
ہاں اور کیا میں نے ایک کو میسج کی تھی اس سے مجھے دو ٹوینٹی و شاید ٹ ٹ ہڈڈ
پیسے ہے سیلری وغیرہ ہے مجھے میں انیں پیسوں سے لاؤں گی میں نے اس بار لائے نا چار چار ہزار میں میں نے اس بار عید کے لیے کپڑے لائے بہن کو بھی لائے خود کو بھی لائے میں ابھی اتنے ٹائم سوچ رہی تھی نا مجھے ٹینشن ہوا پھر میں نے سوچا چھوڑو آپ کیا ہی کریں
کووت ہے ہے ٹینشن
ہاں بن کیا
ہ
تو پھر میں سوچ رہی تھی میں مارکیٹ نکلوں گی میں وہاں سے کچھ کھانے کے لیے جاؤں گی شام کے کھانے کے لیے
تو پھر گئی کیا
میں ابھی نہیں گئی
کیوں
ہمم جاؤ گی
تو پھر ٹھیک ہے نا جانا تھا پھر لیٹ ہو جائے گا لیٹ تو ہوا ویسے ک ک کے ساتھ نکلو گی دٹ تو ہوگا آ کس کے ساتھ جاؤ گی
نہیں میں چاہوں گی اکیلے لی اتنا ہوا میں شام کے کھانے کے لیے آ تو سات ہی بجے آؤ
چلو ٹھیک ہے
ہاں ہاں
ٹھیک ٹھیک
اور آپ بتاؤ کچھ آپ نے بنایا شام کے کھانے کے لیے کچھ
ہاں ہاں میں نے بنایا ہے
بنا
میں نے بنایا ٹماٹر
ٹماٹر
ہاں مے مٹ وشملہ
چلو میں بازار سے کچھ سامان لاتی ہوں
چلو ٹھیک ہے
اللہ اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ
جی
ہ